ہلو ہلو آواز ج رہی ہے آپ کو ہلو آواز ج رہی ہے آپ
ہاں آ رہی ہے سب ا
وعلیکم اللام کیسے ہیں آپ
ہاں بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کیسیے ہیں
بس میں بھی ٹھیک ہوں یہاں بھی سب خیریت سے ہے
بالکل ہماں پہ بھی سب خیریت سے آپ فرمائیں آپ کے گھر پہ سب خیریت سے ہے
انشاء اللہ صاب کے ح جیس سے ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی میں نے وہ تھا جی بالکل ہاں کھانا ہو گیا میں یہ کہہ رہی تھی نا وہ میں نے آن لائن کچھ شاپنگ کی تھی تو مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے نا آن لائن میں تو اس میں کچھ اچھا سا سامان آیا نہیں میں نے ایک سوٹ ویئر کیا تھا نا تو وہ اچھا نہیں آیا خراب آیا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آف لائن ہی شاپنگ کرنی چاہیے آف لائن جانا چاہیے ہمیں
وہ تو کسی وہ تو دیکھا جائے تو کسی کسی رہتا ہے جس کو کسی کسی کو تو آن لائن شاپنگ پسند رہتا ہے کسی کو آف لائن پسند رہتا ہے کسی کسی کو ہوتا ہے کہ آن لائن کپڑے خریدتے ہیں تو ان کا کبھی خراب آ جاتا ہے تو جاتا ہے آن لائن شاپنگ کرنے سے
بس یہی ہے نا کہ آن لائن میں یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ اس میں ہم گھر بیٹھے چیز آڈر کر سکتی ہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا کہتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے ہمارا بس یہی ہمیں سویدھا ملتی ہے اصل سے تو اور باقی کوئی سویدھا ہے ہی نہیں جو ت چیزیں نا ویسی ہم کو کہیں وہ ہوتی ہیں مل پات پں
بالکل تو وہی ہوتا ہے کبھی کبھی آف لائن شاپنگ وغیرہ بھی کبھی کرنا اچھا رہتا آف لائن وغیرہ میں کیا رہتا ہے سب کپڑے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو سب اپنی مرضی سے لے کر آتے ہائٹ سائز وغیرہ دیک کے کپڑے کی کوالٹی کیسی ہے پر آن لائن وغیرہ میں کیا کبھی کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کبھی کبھی سائز وغیرہ اچھی رہتی تو کبھی کپڑا کی کوالٹی اچ اچھی نہیں آتی تو ایک ای لگتا ہے کہ ان کا من ہی بدل جاتا ہے پر ہم تو دیکھا جائے تو روزمرہ کی جو چیزیں پہنے والی رہتی ہے تو ہم تو آن لائن ہی منگاتے کہ
ہاں کچھ چیزیں کچن سے یوز ہوتی ہے تو وہ چیزیں ٹھیک آتی ہیں بدحال آ جاتی ہے کچھ چی بالکل بدحال ہو جاتی ہے کچھ چیز تو اس میں پڑے پڑے ایسے ہے نا شاپنگ کرتے ہیں ہم لو آ لائن تو خراب نکل جاتی ہے ٹوٹی ہوئی نکل جاتی ہے ابھی کچھ چیز منگاتے ہیں جیسی دکھتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہے پر وہ ہم بازار جا کے شاپنگ خریداریاں کرے ہیں نا تو زیادہ مجھے وہ بہتر ہوتی ہے
بالکل صحی کہہ رہی ہیں آپ کہ آف لائن وغیرہ شاپنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ چیزیں دیکھ کے لے رہی ہو سب کچھ ہاتھ وغیرہ میں ہھال دور وغیرہ کر کے لیتی ہ تو آپ کو بھی من کو سنتوشٹی ملتا ہے آن لائن شاپنگ وغیرہ میں تو دیکھ کے نہیں لے سر تو وہ خالی ایک بار دکھا دیتا ہے اور کبھی کبھی جو دکھاتا ہے تو ویسا آتا بھی نہیں ہے
جی بالکل آپ نے صحیح ہے بالکل ابھی وہ ہے نا کہ ہم بازار جا کے خریداریاں کرتی ہیں تو اپنے ڈھنگ سے اپنے حساب سے پہن کے بھی دیکھ لو اس کو اس کو خرید کے بھی لے آؤ گھر پہ تو چینج بھی ہو جاتا ہے ابھی بچوں کو پسند ہے تو بچوں کے حساب سے لے آؤ اس کے مسئلے یہ ہوتی ہیں نا کہ ہم ایک سے دوسری دکان پہ جا کے خریداری کر لیتے ہیں ابھی یہ ہاں آن لائن میں زیادہ دقتیں بڑھتی جا رہی ہیں آج پپلا بازی ہوتا جا رہا ہے نا
یہ بات اپنے بالل صحیح فرمائی ہے کبھی کبھی تو دیکھا جائے تو آن لائن شاپنگ وغیرہ سے فراڈ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے
ہاں بالکل فراڈ بھی بہت ہوتے ہیں تو مجھے یہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہم لے کے آ رہے ہیں ابھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے ابھی وہ ہمیں بدل کے ملتی ہے تو وہ فاڈ ہی ہو گیا تو آن لائن میں گپلا بھی ہے بس یہ ان میں ایک ہی چیز ہوتی ہے نا کہ ہمیں وقت کی پرواہ ہو جاتی ہے تھوڑا وقت ہمیں مل جاتا ہے ہمارا وقت تو بچ جاتا ہے نا
کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جب آن لائن شاپنگ کر کے جب کپڑے گھر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سےرف پہنا ہوا رہتا ہے کوئی کوئی پہنے کا تو ریٹرن بھی کروا دیتا ہے تو کسی کو ریٹرن پہنی ہوئی چیز بھی مل جاتی ہے کبھی کبھی
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہ ساری چیزیں تو آج کل عام ہو گئی ہے ابھی یہ ہے کم سے کم کم دکان سے خریداری کی کرو بازار میں جا کے خریدداری کرو تو وہ سمے تو جضایا ہوتا ہے اس سے پر ہم چیز درست لے آتی ہے وہاں سے خریداری
بالکل ایسا دیکھا ہے ال اپنا اپنا لابھ بھی ہے اور نقصان بھی ہے کسی میں ٹائم کی بچت ہوتی کسی میں نہیں ہوتی ہے کسی میں کپڑے کی کوالٹی ہوتی کپڑا اچھا مل جاتا ہے اور کسی میں نہیں مل ملتا ت تو دونوں میں اپنے اپنے فائدے نقصان تو ہے ہی
ہاں بیسے وہ بالکل سیل لگتی ہے سستا بازار لگتا ہے ہمیں پت پڑتا ہے ک س تب جا الگ ہوئے اور جا کے لیے آؤ جٹپٹ تھوڑا سا میں تو بگڑے گا پر اچھی چیز درست چیز تو ہم ہاتھ میں پائیں گے نا اپنے ہم اپنے پیسہ ہی خرچ کر رہے ہیں تو تو یہ ایسے ب دن ہوتا ہے آف لائن شاپنگ کرنا
بالکل ہم بھی کبھی کبھی ہم بھی آف لائن ہی وغیرہ ہی کرتے ہیں جب جب کبھی کبھی شادی نکاح وغیرہ میں کئی بڑے بڑے فنکشن وغیرہ میں جانا رہتا ہے تو ہم تو آف لائن شاپنگ ہی کرتے ہیں پر جیسا دیکھا جاتا روزمرہ کی زندگی مجھے کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں وہ ہم آن لائن وغیرہ ہی منگا لیتے کیوںکہ زیادہ ٹائم تک تو پہننا رہتا ہی نہیں ایک مہینہ بھی اچھے سے چل پیسہ ایسا لگتا ہے کہ وصول ہو گیا ہے
ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا بٹ یہ ہوتا ہے نا ہم روز مرہ کی چیزیں دال چاول چینی یہ ہمیں ضرورت والی چیزیں ہوتی ہیں کچھ بچوں کی کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں اب وہ جٹپٹ سے منگیں آن لائن بلینکٹ وغیرہ کر کے تو اس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے زندگی میں روز مرہ کی میں پر یہ کپڑے کپڑے وغیرہ ہمیں تو بالکل کو ہی پسند نہیں آتے ہیں آن لائن کے خراب زیادہ آتا ہے اچھا کم آتا ہے
بالکل آپ نے تو بالکل صحیح فرمائی ہے کہ جو روزمرہ کی دال چاول جو جو بھی چیزیں ہوتی ہے جھٹ پٹ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم منگا سکتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی ہے نا دام کا بھی کبھی بھاؤ کافی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی سیل اچھے لگتے ہیں تو کافی چیزیں ہیں نا رشن کا سامان سستے میں مل جاتا ہے وہ چیز کے لیے بھی آن لائن کافی ا اچھا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے کافی چیزیں آ جاتی ہے کپڑے میں ہوتا ہے کہ جیسے مہنگی چیزیں نکاح وغیرہ کے ٹائم پر جو کپڑے چاہیے رہتا ہے تو وہ آن لائن نہیں منگا سکتے کیونکہ آن لائن اتنی اچھا دکھاتا نہیں اور اچھا آتا بھی نہیں کبھی کبھی
ہاں بالکل اتنا ہی تو پیسہ خرچ ہوتا ہے مہنگا بھی ملتا تا ہے اور ڈیلیوری بھی لگتی ہے اس میں ابھی ہم آٹو کر کے باہر جائیں گے خریداری بازار سے کرنے کے لیے تو وہاں سے ایک چیز لیں گے دوسری کیا ہو گیا کہ ہاں ہمارے گھر میں یہ چی تو دوسری بھی خرید کے لا سکتے ہیں تیسری چیز بھی لا سکتے ہیں پس اور بھی رو روز مرہ کے چیزیں خرید کے لا سکتے ہیں آف لائن میں یہی ہوتا ہے اور آن لائن میں یہی ہوتا تیناک کہ ہم جا رہے ہیں ایک ہی چیز منگ رہے ہیں تو ایک کی چیز آئے گی پاس میں
بالکل یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرمائی اور کپڑے میں بھی کافی انتر پت چل جاتا ہے کسی کا کپڑا کافی پتلا رہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کھینچیں گے تو پھٹ جائے گا اتنا پتلا پتلا کپڑے آتے ہیں جو مہنگے مہنگے مگا لے تو کبھی کبھی کپڑے کا بھی کافی فرق ہوتا ہے مب کپڑے بھی کب بالکل کہ ادھر آف لائن وغیرہ خریدتے تو کپڑے کافی اچھے آ جاتے سندر وغیرہ دکھتے پر آن لائن وغیرہ میں جو ل تو اتنا سندر وغیرہ نہیں دیککھتا ہے
بالکل ابھی ساتھ میں امی جان وغیرہ کھالا جاتی ہے نا ساتھ میں آف لائن میں تو وہ ان کو تجربہ ہوتا ہے چیز چیزوں کو خریدنے کا تو ان کے ساتھ سے ہمیں اچھی چیز ا قائم ہوتی ہے ابھی وہ ہے نا کہ آف لائن میں یہ ہو جاتا ہے سب اچھا میں مل جاتا ہے ان کو تجربہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کو ابھی وہ ہے نا آن لائن کریں گے ہم تو پھر وہ تو خود سے کرو اور تھوڑی دیر میں سامان آ جائے گا وہ اس میں نہیں ہوتا اس میں تو پھر واپس کرو یہ وہ مسئلے ہو جاتے ہیں بہت
بالکل آپ پت بھی نہیں چلتے کہ پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کم کبھی کبھی تو کم وغیرہ بھی پیسے آ جاتے ہیں کہ جتنے کا خریدا ہے تو اتنے کا پیسے میں کبھی کبھی نہیں ڈالتے کبھی کبھی کم بھی آ جاتے پیسے وغیرہ اور ایسا دیکھا جائے تو مان لو اوک بائ پہچاند کی دکان وغیرہ میں جاتے تو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی مل جاتا ہے
ہاں ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اور ایک سے دو چیز دیکھو دوست سے تین دیکھو چار دیکھو کئی کئی طریقے کے دیکھو ابھی اس میں کیا ایک دو چیز دیک کے ویوز دیک کے اٹھا کے اور منگا لو پھر اس کو اسلے ہو جاتے ہیں نا یہ کہ واپس کرنے کا مسئلہ ہو گیا رکھنے کا مسئلہ ہو گیا دقتیں بڑھ جاتی ہیں ابھی آپ جا رہے ہو تو بالکل جا رہے ہو تو اپنے بڑےوں کو ساتھ میں لے کے جاؤ اور خریداری کرو وہ زیادہ بہتر ہوتا ت روزمرہ کی چیزوں کو بس منگا سکتے ہیں ہم
بالکل صحی کہہ رہی ہیں آپ اور تو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آن لائن ایسا رہتا ہے کہ جب آن لائن کپڑے منگاتے تو سات دن کے اندر میں وہ کرنا ہی پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے کبھی کبھی تو پھر وہ پسے بھی برباد ہو جاتے ہیں اور کپڑے بھی اچھے نہیں تھ دکان وغیرہ سے رہو تو تو جان پہچان کی رہتی تو ہم کبھی بھی جا کے ریٹرن وغیرہ بھی کروا کر آتے تو آرام سے ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ نیا چیز چاہیے تو نیا بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ سات دن کے اندر میں آپ کو کرنا ہے مطلب کرنا ہے نہیں کیا تو پھر وہ کپڑے بھی خراب اور پیسے بھی برباد ہو جاتے ہیں
اس میں کچھ فائدے بھی ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں تو کچھ آرام دائک بھی ہوتے ہیں اس میں تو دونوں طریقے سے کرنا چاہیے ویسے مجھے آف لائن ہی پسند ہے آپ چلو گے نا کل آف لائن کے لیے شاپنگ کرنے
بالکل
تو ساتھ میں چلیں گے
بالکل اور چلیے گا بالکل ہم بھی تیاری بیٹھے رہیں گے آپ کے لیے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ